ال گم سام ا مائی پورائی
کتے ہیں تب
ج اور سنائیے کیا کر رہے تھے آپ
چ نہیں ہم بازار جانے کا پلان بنا رہے تھے د تھوڑی ہلکی ہوئی ہے ہم سوچ رہے ہیں بازار کا سا لگا چ رہا ہے
اچھا
جی جی گھر پر بیٹھے بھی انسان بول جاتتا ہے نا انسان کب تک گھر پر بیٹھے گا ہاں سنڈے میں جی تو کر رہا ہے مارکیٹ آج سنڈے کی مارکیٹ لگی ہوئی ہوگی ہماری
او اچھا ہمارے یہاں بھی لگا ہوا ہے
پر نہیں بہت بھیڑ ہوتی ہے بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے
ہاں بھیڑ تو رہتی ہے دیکھو
کم جاتے ہیں منڈا ہی جاتتے ہیں
تو بھیڑ کا رہنا بھی ضروری ہے مارکیٹ اگر بھیڑ نہ رہے گی تو اچھا نہیں لگے گا
جی سیل میں اتنا کچھ نہیں ہوتا ہے سیل میں سدا ب وہی نکل آے جو ان کا مطلب شاپ کا ہی استعمال ہوتا ہے وہ پیسے بڑا کر وہی سیل میں لکھ دیتے ہیں کم کر کے
اچھا ہف روڈ اتام
پسا ہی ہوتا ہے اس لیے لوگ سنجے کو بہت جلدی بھاگتے ہیں بٹ مجھے لگتا ہی نہیں تیل میں ان لوگوں نے پیسے بڑھا کے دکھے ہو میں ہوتے ہیں وہ وہی ریٹ دیتے جو ان کا ریٹ ہے
بالکل
م جاتی ہی نہیں ایسے بھیڑ بھکے میں جانا کچھ ہے تو ہے نہیں
یار وہ کیا ہوتا ہے ڈیڑھ سو دو سو کی چیز کے ریٹ آپ کو سیون نائن ڈبل نائن یا ایٹ ڈبل نائن دکھا کر اور آپ کو سیل میں وہیں چار سو پانچ سو میں پرچیز کر دیتا ہیں
ہلو
جی جی س رہے میں
آواز آ رہی ہے نا آپ کو
آرہی ہے
جی وہی بتا رہا تھا میں نے کہ یار سیون ڈبل نائن یا پ ایٹ ڈبل نائن کی جو پروڈکٹس دکھا کر وہ اسے ہی سیل میں چار پانچ سو روپے میں کر دیتے ہیں بٹ ہوتی اس کی اصل پرائز ہے وہی ہے دو سو روپے ڈھائی سو روپے
بالکل بکلک میں جاتی ہی نہیں ہب موسم اچھا ہو گیا ہے تو میں کوئی مارکیٹ میں جاتی ہوں باہر با کے شاپ جو ہم تھوڑا سامان لینا ہے وہی لے آتی ہوں
جی
مارکیٹ میں جاتی نہیں اور شاپ سے میں نے باہر ہی بچے کو پالک وغیرہ گھما کر لے آتی ہوں
اچھا اچھا
بازار کے سائڈ میں ہی پارک پڑتی ہے نا
ہاں صی ہے
جی پ رف
ویسے مطلب جہاں پر اچھی کوالٹی میں ہے نا وہاں سے خریدنا چاہیے سامان اپنے
بالکل بالکل جاں تک سامان لین ہے ہم نے ایک دو بار
مطلب پیسہ مت د کوالٹی د
بالکل بالکل آپ آن لائن شاپنگ کرتے آف لائن
میں کیا بولتا ہوں دونوں ہی کرتا ہوں جیسی سچوشن ویسی شاپنگ
ا آن لائن کرنا پسند کرتی ہوں آف لائن میں بہت م پسند کرتی ہوں اگر فرینڈ وغیرہ آ جائے اور اس کو کالا جائے کہ ہاچل بازار گھوم کر آتے ہیں تو پھر میری آف لائن شاپنگ ہوتی ہے میری ایسی آف لائن شاپنگ نہیں ہوتی ہے ہاں اگر ویسے میرے ہاں ویسے چیز اچھی لگ رہی ہے نا وہ شو روم میں لگی ہوئی ہے چاہے وہ مے مطلب مطلب م میرے لیے ہو یا میرے ہسبینڈ کے لیے ہو میری بیٹٹی کے لیے میں وہی سے وہ تروا لیتی ہوں
اچھا
ت س جا دو جی
دیکھو آف لائن شاپنگ میں جب کرتا ہوں جب کیا بولتے ہیں فرینڈس وغیرہ میرے ساتھ جاتے ہیں زیادہ تر میں آف لائن شاپنگ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ ہی کرتا ہوں باقی آن لائن ہی زیادہ کرتا ہوں
میں تو فرینڈس کے ساتھ کرتی ہوں جیسے میں اپنی بیٹی کو ٹیشن چھڑنے جا رہی ہوں اسکول چھوڑنے جای ہوں وہاں پر شو روم ہے نا م سائڈ تو اپپنے کوئی نہیں مطلب چیز لگی ہوئی ہے اور وہ مجھے پسند آ گئی ہے تو میں پھر پہلا میں پہلے میں گھر کر سوچتی ہوں وہ چیز پ آ چ چھوڑ رہ پھر نہیں یار لے لے لےین تو یہ جی چیز س بار بار بار بار کہاں ملتی ہے ا تو چیز پھر جب میں اپنی بیٹی کو لینے جاتی ہوں تو پھر میں وہ چیز لے کر ہی گھر پر آتی ہوں
بالکل
ہمم نہیں پارنا چاہیے ا وہ چیتا ہے میرری شو من نہیں مان رہی اپنی اچھا نہیں مانتے ہیں
بالکل ب اچھا تو میں آ ہی نہیں چاہی گ تھا کھ
ایک مٹ اب وہ چیز چاہ مری مطلب ہسبینڈ کے لیے ہو وہ چیز یا میری بیٹی کے لیے ہو یا میرے لیے ہو پھر میں وہ چیز لے ہی خرید لیتی ہوں
جی بالکل
اگر میں بتا اپنے کپڑے خریدنے جاتی ہ تو میرے ہسبینڈ کے ساتھ آتے ہیں ا اپنی بیٹی کے جاؤں گی تب بھی
ہوں
اپنے شاپنگ میں تب بھی ان کے ساتھ میں سب کیاتے اپنے ہسبینڈ کی اور نہیں تو تب بھی لوگ کہتے ہیں اپنی شاپگ کرتی ہیں پر میں اپنی نہیں کرتی پر میں اپنے ہسبینڈ کیہ شاپگ کرتی ہوں
اچھا صی ہے تو یہ طریقہ بھی صحیح ہے آپ کا
ا م
جی آواز نہیں رہئی
جو کپڑا اچھا لگے ل لے جو کپڑا چوا تھا ن لیتی ہے
ا اچھا ہاں کمپرومائ نہیں
جی
صحیح ہے چیز ایک بار آتی دیکھو
بالکل بالکل
آپ کپڑے لو شوز وغیرہ لو کچھ بھی لو باقی وہ ایک بار ہی آتے ہیں اپن سوچے کہ یار دوبارہ تو پھر دوبارہ تو اور پج چاہیے
ج اچ تو وہ چیز لے کر ہی گھر پر آتی ہیں اچھا میں وہ چھوڑتی ہوں میں وہ چیز چھوڑتی نہیں گھر پر لے کر ہی آتی ہوں وہ چیز دوارہ میں جب میں جاتی ہوں کپڑے وغیرہ
اچھا اچھا بٹ کیا کر د م جان
بینڈ جا متے
مطلب فری نہیں ہوتا اور کیا بولتے ہیں مطلب بزی رہتا ہے کہیں تو آن لائن شاپنگ کرتا ہے بٹ مان لو جیس آپ کو شادی وادی کے لیے ایمرجنسی میں چیے تو آف لائن ہی کرنی پڑتی ج
بھی بپ ک زیادہ ہوتے ہیں پر میرے گھر پر میرے ہسبینڈ کے کپڑے زیادہ ہے
کیا ہے
میرے ہسبینڈ کے کپڑے بہت زیادہ
اچھا
م کا شوق نہیں ہے میرا تو مجھے شوق ہے مجھے جہاں سے ملتا ہے لوٹانے کی
اچھا کپےپڑے خریدنے کا شوق نہیں ہے آپ کو
تو میرے ہسبینڈ کو نہیں ہے
ہونا چاہیے لیکن شوق یار
میں تو بہت خریدتی ہوں جو مجھے ملے مطلب اپنے لیے ہسبینڈ کے لیے اپنی بہن بیٹی کے لیے سسٹر کے لیے جس مطلب جس بھی فیملی ممبر کے لیے مل جائے میں وہ لے لیتی ہوں اور وہ جسی کو بھی آئے وہ میری ذمہ داری نہیں ہے
کیا اس کا اس کو لیے خرید لیتا
پہلے میں دیکھتی ہوں مجھے نہیں آرا میری بہن کو آ جائے گا میری بہن کوڑ ہے رنز کیو مانانا جب میری بٹی بڑی ہوگی تب وہ پہن لیگی
مطلب کسی نہ کسی کا تو آ ئی جائے گا جی پھرتو آپ مطلب کیا بولتے ہیں بیگ بھر کے لاتا ہوں کپڑے کہیں بھی شو روم میں جاتے ہوںگے تو
ساتھ میں شو روم میں دکھ رہا مجھے کو کپڑا لگا اچھا لگ رہا
اچھا اچھا بچے کا اسکول دور ہ کیا آپ کے اچھا اس وجہ سے
بہت پروا لیتی کہ بھائی اتار
جی ہاں تو وہی ہے کہ کیا بولتے ہیں جاتے ہو تو وہاں دیکھ لیتے ہو تھوڑا
ہاں تو آیک ہے گھر پہ شادی وغہرا ہو باہر شاپنگ کرنی پڑتیارے گھر سے بہت نکنے آتے ہیں
اچھا ہے بڑھیا ہے کرنی چاہیے ا سان کو تو م وغیرہ
اور کیا ج بار مرض آ گا تو اس کے ہے ل آیا آپ یہ کلتی نی زندگی جیو شاپنگ کرو اپنےتے شاپنگ کرو اپنے مطلب جو آپ کا من کر رہا ہے وہ کرے
بے شک بےشک یہ صی کہا آپ نے
اچھ ایسے میں جو یہاں پہ میںلیے وہ اٹھا لیتی ہوں
جی جی انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یار مطلب اپن صرف ساپنگ کے پرپز سے جائے اگر ہ بچے کو چھوڑنے جا رہا ہو لینے جا رہا ہو کچھ دکھ رہا ہے تو لے لو
جی جی ہاں ہاں کمابہ میرا
کافی لوگ ہیں کیا پت یہ سوچتا رہی یار ساپنگ کرنے آئے جب بھی خریدیں گ
ابھی سوچتے ہے نہیں نہیں میری ممی س میری وردہ کا حساب یہ ہے وہ بازار جائیں گی میرے ساتھ ان کو پسند آئے گا وہ خرید لیں گی پھر مجھ سے خیال کریں گی میں نے مہنگا تو نہیں لے لیا مجھے مہنگا لگ رہا ہے واپس کرے مجھے مہنگا لگ رہا ہے مہنگا تو نہیں لے لیا
اچھا کیا وہال
م صینے کپڑے کو دیکھو کپڑے کی کوالٹی چیک کرو پ آپ بتارے مہنگا لگ رہ ہے کہ سستا لگ رہ ہے
جی جی آپ کو پن
شان لگے گی ہاں نہیں سب دو بند کہہ رہے ٹھیک ل رہا ہے بول بولے آنے کے بعد ان کو مہنگا لگتا ہے وہ کپڑا
اا لی کے کیا تھا تو مہگاا لگتا
بیٹے کو لے کر آ جائیں گی نا گھر پرؤ تو مے گ جبے کر آیں گی ن گھر پر نہیں کرنے کی باتیں گی م نے مہنگ نہیں لے لیا زیادہ کوسٹ تو نہیں ہو گیا کپڑا ٹھیک ہے نا کلر ٹھیک ہے نا یہ چ چلےوانا
ہاں کنفیوژن رہتا ہے بٹ وہ کیا کیا رہتا ہے دکان والے سے کنوینس کرتا نا جو ان کو مطلب پسند آ جاتا ہے
جی کئی اور کلر لیا ان میں یہیٹیک ہے آپ کو اچھا لگا ہے کھیت کرنے
چوٹ ہو جاتی ہے آپنی والی تو کے ساتھ
جی
جی
کہاں وہ پسند آئے گا وہی خریدیں گی گھر پہ آ تھوڑا کنفیویں گے صحیح دیا نا میں نے ٹھیک لیا نا مہنگا تو نہیں لیا نا
اب آ گیا جو آ گیا اب سھ اس میں کیا پوچھنا ٹھیک ہے جو آئے پسند آئے ختم بات یہ ہے کیا کرنا کیا ہے اپنا گوس بس ہے آپ کا ہو گیا وغیرہ دن کا
ہاں ہما ناشتہ بھی ہو گیا آپ ہم فرو وغیرہ کھائیں گے
فروٹس وغیرہ کون سے فروٹس کاتے ہوپ
آ کو پڑا بھی مل
کیا دو دن وہ اچھا جو مطلب ٹائم پر مل جائے
جی
یاق پنڈا
جی
اننا بھی چاہیے وہک وہ کچھوگ رہتے ہیں نا جس کو انار مل جاتا ہے وہ ایپل کھاتا ہے جس کو ایپل مل جاتا ہے وہ انار کھاتا ہے
نہیں نہیں ہم جو مھ شہر کو ہی لے آتے اپنے فروٹ
بالکل
سبزی بھی اور فروٹ بھی
یہی انسان کو دیکھو جو ٹائم میں مل جائے ہے وہ کا لینا چاہیے اور باقی شاپنگ وغیرہ کا توے کہیں جا رہے ہیں پسند تو کر لینی چاہیے ان شاء اللہ پھر بات ہوگی آپ سے بہت اچھا لگا مجھے
آفظ
اللہ حافظ